السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے آپ
میں بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں
میں بی ٹھی گھر میں سب ٹھیک
شکر اللہ کا سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے سبھیک
اچھا ٹھیک تو کیا کرے ہیں آپ
بس ابھی میں چائے پی کے بیٹھا تھا
ہ اچھی بات ہے
ہاں جی
تو آپ کس ٹاپ پہ بات کرنا چاہیں گے
بالکل تو میرے خیال میں آج نا ہم آن لائن آف لائن شاپ پنک کے موضوع پہ بات کریں گے
اوکے اوکے ٹھیک ہے شیور
جی تو کیا خیالات ہیں آپ کے آن لائن آف لائن شاپنگ کے متعلق
تو میں جو پوچھ مطلب جو مجھے ایکسپییرئنس ہے خود کا تو میں زیادہ پریفر کرتی ہوں آف لائن شاپنگ ٹھیک ہے جی میں گھر والوں کے ساتھ باہر جانا پسند کرتی ہوں مجھے گھر والوں کے ساتھ شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے میں وہاں پہ چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہوں اگر مجھے مطلب زیادہ تر اگر کبھی مہنگی چیزیں لانی پڑتی ہے تو میں وہ آف لائن ہی پسند کرتی ہوں کیونکہ کبھی کبھار نا مجھے میں آن لائن اس لیے پریفر نہیں زیادہ پریفر نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کبھی کبھار وہ جو یہ تصویر وہ تصویروں میں کبھی وہ الگ قسم کا رنگ دکھاتا ہے جب پھر ریئلٹی میں وہ پہنچ جاتا ہے گھر وہ ہم نے آرڈر کیا ہوتا وہ بالکل الگ ہوتے پھر مشل کلو ہوتا ہے تو لیکن زیادہ مشکل تب ہوتا ہے جب کوئی مہنگی پلیز ہم نے اور یہ ارڈر کری ہوگی تو میں جو اپنا کہوں گی تو میں زیادہ پریفر آف لائن شاپنگ ہی کرتی ہوں تو آپ کا کیا کہنا آپ کیاپ فر کرتے ہو آپ کون سی شاپنگ آپ کی کو اچھی لگتی ہے
تو دیکھیے پہلے نا پہلے بازار ہی سب کچھ تھا اب موبائل کی ایک کلک پر دنیا گھر آ گئی ہے آج کے دور میں دو طریقے ہیں آپ کو بتائیے آن لائن اور آف لائن شاپنگ ہے تو
دونوں کے فائدے ہیں اور نقصان بھی ہیں
بالکل تو جی جی میں سن رہی ہوں
تو جو آن لائن شاپنگ ہے اس کے میں کچھ آپ کے آپ کو اس کچھ فائدے بتاتا ہوں آن لائن شاپنگ سے کیا ہوتا ہے کہ وقت کی بچت ہو جاتی ہے انسان گھر بیٹھے پانچ منٹ میں شاپنگ کر کر سکتا ہے لائن میں نہیں لگنا ہے بھیڑ میں نہیں جانا ہے گاڑی بازار ت کہ بازار کی گرمی میں نہیں جانا ہے تو اور دوسرا فائدہ کیا ہے آن لائن شاپنگ کا زیادہ چوائس ملتی ہے ہمیں ہم ایک ہی ایپ سے ہزار دکانیں دیکھ سکتی ہیں مطلب ہزار چیزیں دیکھ سکتی ہیں دیکھ سکتے ہیں کلر بھی دیکھ سکتے ہیں برانڈ وغیرہ سب کچھ اور ایسے آف لائن میں مجھے کیا لگتا ہے کہ ایک سب سے بڑا نقصان جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم آف لائن میں جاتے جیسے بازار جاتے کسی دکان پہ تو اگر ہم وہاں پہ کوئی چیز بولتے دکان کسی شاپ والے سے دکاندار سے بولتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے وہ دکھاتا ہے بےچارا
ا دس چیزیں دکھاتا ہے دس جو بھی اس کے پاس آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں تو وہ دکھاتا ہے لیکن
پھر اگر اس کے بعد بھی ہمیں وہ چیز پسند نہیں آتی ہے تو ہمیں اندر سے نا وہ برا لگتا ہے ہم سوچتے کہ ایک تو اس نے اتنی محنت سے ہمیں سب کچھ دکھایا بالکل تو اندر سے انسان کو وہ تھوڑا سا برا لگتا ہے کیونکہ انسانیت جسمی ہوگی تو اس کو برا ضرور لگتا ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آن لائن میں انسان کتنے انا بھی دیکھے اگر من نہیں ہوگا تو آرڈر بھی کینسل کر سکتا ہے یہ مجھے ایک فائدہ لگتا ہے آن لائن شاپنگ میں
بالکل صحیح بات کہی آپ نے نہیں آن لائن کی تو میں میں ایسا نہیں بول رہی ہوں کیا میں آن لائن شاپنگ مجھے پسند بٹ میں بول رہی ہ میں زیادہ پریفر کرتی ہوں آف کیک ایک چیز تو آن لائن میں ایزٹلی آپ نے جیسے کہا کہ ٹائم بھی بچ بچ جاتا ہے جیسے کہ تہواروں کے دن اب مان لیجیے عید کے دن پہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنا ٹریفک ہوتا ہے انسان مطلب بہت مشکل ہوتا ہے شاپنگ کے لیے کیا کریے اب ٹریفک میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو بیٹر آپشن ہے کہ ہم آن لائن ہی شاپنگ کریں گے تو میں ایسا نہیں بول رہی ہوں بٹ شاید مجھے تھوڑی سی پروابلم ہوتی ہے خود میں کہ میں پرریفر کرتی ہوں نہیں میں گھر والوں کے ساتھ جاؤں گھر والوں کے کو مطلب فیملی کو وہ بولوں کہ ہم کچھ کھائیں گے وہ مزے کریں گے ادھر ادھر تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ بالکل بالکل ہاں تو ایسے خوشگوار سا لگتا ہے دل کو کہ نیا میں گھر والوں کے ساتھ گئی ویسے گھر بیٹھے میں نے آپ کو کہا کہ کہ ہاں اٹس اوز اس سے ٹائم ہی بچ جاتا ہے ہمارا تو ویسے آپ کیا پسند کر رہ ہیں آپ آن لائن شاپنگ میں کیا خریدتے ہیں زیادہ آپ کو کون سی چیزیں خریدنا پسند ہے
بتاتا چلوں کہ اگر کوئی مہنگی چیز خریدنی ہوگی جیسے کہ اگر آپ مان کے چلو کہ جو تھری تھاؤزینڈ فور تھاؤزینڈ فائیو تھاؤزینڈ سے زیادہ کی جو اس سے زیادہ مہنگی چیز ہوگی تو میں پریفر کرتا ہوں کہ کہ میں وہ آف لائن ہی دیکھوں کیونکہ آف لائن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایشورٹی ملتی ہے انسان کو کہ نہیں یہ چیز جینون ہے یہ چیز خراب نہیں ہو سکتی اس میں کوئی اسکیم نہیں ہو سکتا یہ کوئی فراڈ چیز نہیں ہو سکتی اور جیسے اگر شو وغیرہ لینا ہو تو وہ بھی میں پریفر کرتا ہوں کہ میں آف لائ نہیں لوں کیونکہ سائز کا مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان دو کیا اگر آپ کو سائز کا پورا بھی پتا ہوگا پھر بھی ا بوسہ نہیں ہوتا کہ پرفیکٹ برابر سائز آئے گا کہ نہیں
صحیح صحی بات کہی ہے آپ نے ویسے میں بتات چلو میں نے پرسوں ہی ایک فراک سلوار اپنے لیے آڈر کیا تھا ویسے تصویر تصویر میں اس کا رنگ جو تھا وہ اچھا دکھا رہا تھا اور میں نے جو سائز وائز بھیجا تھا اپنا تور پہنچا دیکھا یا اور بالکل کلر الگ تھا جو کہ تصویر میں دکھایا تھا انہوں نے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا اس سے ہاں تو پھر میں نے سو اچھا نہیں یار میں تو آف لائن ہی پریفر کروں گی آج سے ایسے تو پرابلم ہو ایک تو مجھے سات آٹھ دن ہو گئے ویٹ کرتے ہوئے آڈر آئے گا اس دن اس دن آئے گا وہ جس دن پہنچا میں نے وہ شادی کی ایکچولی شادی کے لیے میں نے وہ آرڈر کیا تھا تو پھر میں مطلب میں بہت سیڈ ہو گئی کیونکہ اب اس ٹائم کرتی کیا میں انہوں نے بولا تھا یہ دس دن بعد پہنچے گا دس دن میں ویٹ کر ت رہی پھر جب دیکھا تو اس کا الگ ہی کچھ فیڑ رنگ آیا تھا اس کا اس لیے میں نے بولا کہ تب سے میں نے سوچا کہ نہیں میں آف لائن شاپنگ ہی یہ پریفر کروں گی اس لیے
جی جی اچھا بالکل صحیح اور آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی چیز دیکھے آن لائن شکل اس کی دیکھتا ہے تو انسان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کپڑا کیسا ہے یہ کاٹن کا ہے یا پالسٹر کا ہے یا کسی اور مٹی مٹیریل کا بنا ہوا ہے وہ جو پھر ایسے اس پہ لکھا کچھ بھی ہوتا ہے پھر جو ڈیلیور ہو ہے تو کچھ اور ہوتا
وہ کچھ اور ہو بالکل یہی تو آف لائن شاپنگ میں تو انسان وہی پہ چیک کرتا ہے کہ یہ ا ایک مطلب کس ٹائپ ٹیکسچر کیا ہے کلاتھ کا ہاں کس کا مطلب ویسے تو آپ کو پت ہی کہ کلاتھ کے بہت سارے ڈیزائنس ہوتے ہیں یا ہم ڈیزائن تو فون پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسا وہ ڈیزائن میں آپ بھی مطلب کہ ٹائپ ہم سلک دیکھتے ہیں اب اب آنکھوں کے سامنے یہ سلک کا ہے یہ کاٹن کا ہے یہ وولن کا ہے یہ کیسا ہے وہ ہم وہ آ کے سامنے آپ کو دیکھ جاتا ہے تو اسی لیے مجھے وہ آن لائن میں کچھ پتا ہی نہیں چلتا اسی لیے وہ یہ اس کا تصویر ت ہوئی ہوتی ہے ہم مطلب بہت مشکل یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ سلک کا یہ کس ٹائپ کا کلتھ ہے انسان مطلب ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پاتا ہے اس چیز میں
جی بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے
جی تو یہ میرا ن ذریعہ تھا یہ اس کو شاپنگ کے ریلیٹڈ آن لائن آف لائن کو بٹ خیر دونوں ہی اچھے ہیں اب جو انسان کو اچھا لے گا اگر جب جو جس چیز میں انسان وہ منو اگر وہ کوئی انسان آف لائن شاپنگ میں مطمن ہوگا آن لائن شاپنگ میں مطمئن ہوگا مطلب جو دل کرے گا کوئی مطلب کسی کو ٹائم بالکل ل انسان کر سکتا ہے اس میں نہیں ہے بٹ دونوں فائدے اور نقصانات تو دونوں میں ہے اس میں بھی فائدے ہیں اور نقصان میں اور آف آف لائن میں بھی کبھی کبھار فائدے بھی ملتے ہیں نقصان بھی اور ویسے فائدے کے ساتھ ساتھ کبھی نہ کبار تو کسی چیز کا نقصان بھی ہوتا ہے نا ھم
بالکل بالکل اور مجھے نہا لگتا ہے کہ آف لائن شاپ شگ پہ جب ہم جاتے ہیں ہم آف لائن شاپنگ سے اگر کم سے کم بھی کسی بھی کسی بھی اماؤنٹ کی شاپنگ کرے تو ہمیں نہا ہوتا تسلی ہو جاتی ہے تسلی مل جاتی ہے وہ الگ ہی وہ مزہ آتا ہے آف لائن شاپنگ میں
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ایسے تو پتا ہی نہیں چلتا چہاں پتا ہی نہیں چلتا چہاں اور ویسے ہم دکاندار کو بولتے نہیں بھیا آپ نے زیادہ مہنگا بولا تھوڑا سا کم کر دو ہم اسٹوڈنٹ ہیں ہم اتنا نہیں دے سکتے آپ کو مطلب آف لائن شاپنگ میں اتنایف ٹ مل سکتا ہے اچھا وہ بولتا ہے چلو ٹھیک ہے آپوگ ابھی اسٹوڈینٹ ہو میں اتنا کم کروں گا وہ آن لائن شاپنگ میں تو وہاں پہ دیکھ کے ہوا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اتنے میں ہے اتنے میں ہی ملے گا تو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے آف لائن شاپنگ کا ہے نا
بالکل بالکل اور جو آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک بات بتا دی بہت اچھی بات بتا دی کہ فیملی کے ساتھ گھومنا وہ گھومنا کچھ وہاں سے کھانا یہ ایک الگ ایک
بکل بالکل بالکل اور مزے کی بات یہ ہے تم فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ ملنے کو ملتا تو ہے مطلب ویسے آج شاید مجھے گھر والے کال کرے ہیں ایک منٹ میں آپ کو یہی سے کال کروں گی اوکے
اوکے اوکے کوئی بات نہیں